ولیکم رحملہ وبرکاتہ جی کیا حال ٹھیک ہے آپ جی اچھے سے ہیں جی گھر پہ سب ٹھیک ہے جی بس بڑھیا چل رہی ہے زندگی اور کیا ہی مطلب بولا جائے گا تو آپ کہ آپ کے ہمساہ یہ ٹھیک ہے آپ کی مسرے بھائی مسری بہن م میرے بھائی م مری بہن پفیرے بھائی پفری بہن جی جی جی سب ٹھیک ج جی میرا کارواں بھی چل رہا ہے جی سب بڑھیا ہی چل رہا ہے اس دنیا میں جی چل ہی رہے ہیں کاٹ ہی رہے ہیں کہ وقت جی جی جی آپ کا ویسے کون سا شعبہ ہے جس میں میں ہم آ چکے ہیں کام کرنے جی اچھا آپ کا کام شاعر و شاعری ہے تو مطلب یہ تو بہت ہی دلچسپ والا شعبہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے جی صحیح صحیح بات کر رہے ہیں آپ جی جیح
آپ مت کیجیے آپ میری بات مانیے اور تھوڑی الگ بندوں
جی کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے مجھ سے کہ میں مطلب آپ کے شعبے میں آپ سے جی جی کوئی نہیں اپنا اپنا طرس اب اپنے پاس ہی رکھے چلیے آپ بول ہی لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم کام کریں گے کہ ہم ایک جو ہے شعر و شاعری کا جو ہے مقابلہ کریں گے تو جی جی صحیح صحیح تو چلیے دیکھیں گے پھر جی جی اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ ڈر چکے ہیں آپ کے پاس شعر و شاعری کے جو الفاظ ہے ان کا جو مجموعہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس شہر ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے آپ آپ کے پاس شہر ہے ہی نہیں آپ ایسی بات ہی نہ کریں کہ آپ کے پاس شہر ہے ارے کہاں ہے پھر آپ مقابلے کے لیے تیاری ہوتی جی جی سنائیے سنائیے کوئی بات نہیں سنائیے جی بہت کر رہے ہیں لوگ ج محنت تو بہت کر رہے ہیں لوگ رہے جی جی صحیح صحیح جی جی صر چ جی چلیے تھوڑا ٹھیک ہی شہر تھا اتنا بھی اچھا نہیں تھا ا مرآحد منی عبد چلیے چلیے سنیے پھر میرا شعر بھی ایک ایسے ہی مطلب کر رہا تھا غم جہاں کا حساب کر رہا تھا گمی جہاں کا حساب آج تم یاد ب حص حساب ہے جی یار یہ تو تھوڑا آپ کے سر کے اوپر سے ہی چلا گیا ہوگا تو مطلب ایسا آپ جی جی ہاں ہاں ہاں آپ کی بھی مطلب ویسے بھی کچھ وہ جیی اچھا تو ہاں ایسے ہی تیسری کلاس والے ش خیر ایک دو بتا دیجے تاکہ ہمیں بھی پت چلے جی جی بتائیے بتائیے ہم تو سن ہی رہے ہیں جی جی صحیح صرف جی ج جی جی جی صحیح صحیححیح جی جی صحیح صحیح ٹھیک ہے تو ہم کیا کیا نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن دکھتی ہے صرف آ ارے ہاں ہاں بس مہربانی کر کے آپ کو خود پتہ ہے کیاپ کیا لکھ ے ہیں اب تو ایسے ہی مطلب جو جو الفاظ مل گئے تو بس اسی الفاظوں کو بہت سارے مےحی ہرے ہاں دیکھتے ہیں کیا پڑے گاجھ بلیے گا جی چلیے ہم کیا ہی مطلب ہو سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی یاد آئی ہے سانس دو ذرا آہستہ چلو اس کی یاد آئی ہے سانس ذرا آہستہ چلو چلو دھڑک سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے کہ دھڑکن دھڑکنوں سے بھی یہ بات ہے میں خلل پڑتا ہے جی جی جی جی یہ تو مت طلب آپ کے لحاظ سے آپ کے حاب حساب سے جو آپ کا جو ہے وہ لیول ہے اس کے حساب سے بہت ہی اونچی شاعری ہے تو کوئی نہیں آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیے گا ہاں جی جی جی جی جی جی جی ہاں ہاں بتائیے جی جی صحیح صحیح بتائیے بتائیے جی جی ہاں ہاں جی جی صحیح جی جی جی کوئی نہیں بتا دیجے بتا دیجے جی جی ضرور بتائیے بتائیے کہ ج رہے ہیں آپ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی صحی صحیح ہوا ہمیں نہیں دکھتی ہے جی جی باوا حال میں نہیں دکھتی ہے بادلوں کے اوپر ہوا ہوا ہوتی ہے جی جی جی جی جی جی ار زیادہ اوپر جائے تو ہوا نہیں اور ہوا ہوتی بھی نہیں جی آپ یہ شہر بول رہے کیا مجھے کچھ سوال سوال جواب بول رہے ہیں جی اس میں شہری کا کوئی مطلب کوئی مجموعہ نہیں کوئی ا ارتضا نہیں کوئی ان تہا نہیں کوئی امتہا نہیں کوئی ذرائع نہیں کوئی مجموعہ نہیں کوئی راحت نہیں جی جی صحیح صحیح تو کیا ہو رہا جی بند کیا کریں آپ کیا بول رہے ہیں بند یں آپ اپنی شاعری بند کر ج دیجیے جی اپنی شاعری آپ روک دیجیے تو میں اپنے کو شعر آپ کو سکھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تو ارشاد بولیے گا ارشاد جی جی جی محبت پت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا جی کیا بول رہا ہوں میں محب میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا جی جی اسی کو دیکھ کر کر جیتے ہیں جسے کافر پہ دھم نکلے
جی واہ واہ واہ واہ کیا ہی عمدہشا
جز جی ہاں یہ تو عمدہ ہی شہر ہے عمدہ ہی شاعر ہے عمدہ ہی شہر ہے تو جی ہاں ہاں مطلب میں تو شاعروں میں بہت ہی عمدہ الفاظ میں عمدہ چیز پہ ہاں آ گیا ہوں تو کہتے ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ ہمیں ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تھے ایحسا بھی نہیںی اور ہم بھول گئے ہو تجھے ایسا بھی نہیں ایسا استعمال کر کے دکھائیے ان الفاظوں کو جی جی بتائیے بتائیے کوئی مسئلہ نہیں ہےھانچ جی ساڑھے پانچ بج گئے جی ج گ بچنے میں جی بجتے بجے تو عمر ہی نکل گئی جی بس تندرستی نکل نہیں گئی جی بس بس ہاں جی جی بس وہ تو دو تین شاعر تو مر چکے ہوں گے جی جی ہاں جی ہاں اتنا بھی ہےا جی جی ہاں ہاں آ جی جی ہاں ان کو اپنے شاعروں کی یاد آتی ہے
جی جی جی بالکل ان کو شاعروں کی یادتتی اگر وہ شاعر میرے سامنے ہوتے تو وہ کتنا محبت مجھ سے کرتے وہ کتنے تحفے مجھے دیتے
جی جی کتنے تحفے دیتے لکڑیوں سے لاٹھیوں سے جی کتنے تحفے آپ کو ملتے رہتے جی جی ہوں جی جی جی جی صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے بہت سے اچھے تحفے میں آپ کو بھیج بجوا دوں گا آپ کچھ ایسا مسئلہ نہ پریشانی نہ کیجیے گا خود کو تو میں کہہ رہا تھا کہ اچھا خاص بیٹھے تھے گم ہو ج جاہتا ہوں اچھا خاصا بیٹٹ اھے تھی گم ہو جاتا ہوں گم گم ہو جاتا ہوں تو اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جات ہوں ارے مطلب کیا ہی ارے میں تو بہت ہی عمدہ شہروں میں گنا جاتا ہو میں بہت ہی زیادہ وہ خطرناک شاروں میں گنا جاتا تاؤ تو ایسی شاعری تو میں کرتا ہی رہتا ہوں تو جی جی صحیححیح جی جی کیا سفید اچھا سفید جی جی جی جی جی ارے بس مہربانی کر کے چھوڑ دیجیے مہرب ب کر چھوڑ دیجے میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں چھوڑ دیجے شعر و شاعری جی جی جی جی دروازہ کھولنے کے بعد اندر آتا ہے انسان جی جی
اگر انسان کو اندر دلانا ہوگی جگہ تو دروازہ کھول کے نہیں ہوگی جگہ کوئی بھی
جی بس مہربانی کر دیجیے جی جی جی جی مہربانی مہربانی کر دیجیے جی جی جی کہتے ہیں کہچ جی جی صحیح صحیححیحا جی اچھا خبصورت اچھا
آواز میں ہوتی ہے اگر آواز ہوا میں ہو تو وہ بھی خوبصورت بنی جاتی ہے جی بالکل بالکل بالکل
کوئی نہیں اب ایسے انسانوں سے بھی پالا پڑ ہی جاتا ہے ایپ جیسے انسانوں سے جی ہاں ہاں کوئی نہیں آپ کو تحفہ بھیجوا دیں گی کوئی مسئلہ نہیں آپ اتنا بھی وہ خود وہ نہ کیجے تو میں کہہ رہا تھا کہ بیچ دپ کچھ اس ادا سے کی رٹ ہی بدل جائے کہ بچھتا کچھ اس ادا سے روپ ہی بدل جائے اس شخ سارے شہر کو ویراں کر گیا جی جی جیات ہے جی تو جی جی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی ج یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا جی جی جی صحیح صحیح صحیح مطلب بہت ہی عمدہ شاعری میں کر رہا ہوں جی جی تو کہتے ہیں کہ اس سد گی اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ا خدا اس سادگی کون نام مر جائے ا خدا لاڑتے ہیں لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی بھی نہیں
جی بالکل بالکل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں جی ویسے
تحفہ دینا ہوگا لیتا ہوں ارے ہاں جی جی کوئی بات نہیں توحفے آپ کو بجوا دیے جائیں گے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے ہوش والوں کو خبر بے خ خودی کیا چیز ہے عشق کیجیے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے جی جی جی جی یہ تو مطلب بہت ہی عمدہ شاعروں میں گنا جاتا
جی جی جی جی
جی صحیح صحیح آپ کو جی جی ہاں آپ کی ش میں نے آپ کو اپنے شد ب منع کر دیا تھا ج جی اتنا تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے بہت ہی بنتی کی تھی آپ نے بہت ہی بھیک مانگی تھی کہ مجھے اپنا شاگرد بنا دییا جیے پر آپ کی شعر و شاعری دیکھ نے آپ کو چھوڑ دیا کہا نہیں آپ اس کے لائق نہیں ہے تو پھرا وہاں سے روتے روتے نکل گئے جی ہاں یہ مجھے یاد ہے جی نہیں میں نہیں میں نے م میری عمر کا لحاظ تو کریے مہربانی کر کے جی آج کل زندگی
تو سنا دیتے اب کو ایک شہر بزرگ اگر نہیں ہوتے تو سنا دیتے
ارے لٹ گئے ارے لٹ گئے برباد ہو گئے وہ جی ارے بس چھوڑ دیجیے مہربانی کر کے یہ تو خطرہ خطرہ لاحت جاتا ہے جی جی صحیح صحی کہہ رہے ہیں آپ جی صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ تو چلیے ہماری جو شاعری جی جی ہماری جو شعر و شاعری کی مند جو ہے وہ اب آگے بھی چلتی رہی گی آگے بھی آپ سے بات ہوتی رہیں گی تو جی جی جی تو آپ آپ جی ابا حضور کے پرچے پر کریے گا پررچا جی چلیے چلیے بیٹھیے اللہ حافظ جی اللہ حافظ اللہ حافظ